السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک
چچا
ٹھیک ہو
ہاں اصل پر ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہوں میں ٹھیک ہوں کھائے کھانا
صبح سے نہیں ابھی تو نوا نہیں نہیں ابھی نماز پ ابھی نماز میں تو بات کر رہی ہوں کیوں نہیں کر رہی ہوں
ہوں
ابھی کھانا نہیں کھایا
میں نماز پڑھ رہی تھی ابھی ماما بھی نماز پڑھ رہی ہے بھابھی بھی نماز پڑھ رہی ہے
چلانے کے بغیر ٹھیک ہے تو
میں نے کہا چلایا بتا اپ نے فون کیوں نہیں کیا
کب کب میں نے فون نہیں کیا
مارننگ
منے کیا
مجھے مجھے لگا آپ روز کرتے ہو تو آج بھی کرو گے
کیوں
میں دیر سے اٹھا
ہاں وہاں پہ پیسے کہاں سے کمانے تھے وہ کال کہاں کرو
سچ کہہ رہی ہو تم
وہاں سے کون سے پیسے کچھ ملتے جو ب ا تب بات کرتے
اب کیا
بھیج واپس
اور بارش ہو رہی ہے وہاں پہ
نہ
دیکھا کل کیا کہہ رہی تھی
آپ آج ٹھیک آج وہاں سے بارش ہو رہی ہے
تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے مطلب نہ کہ برابر
اچھا مطلب نہیں ہوئی وہاں بھی
ہو رہی ہے تھوڑی ہلکی سی ہو رہی ابھی ن ابھی نہیں ہے ہ
کب تھی
ہو رہی تھی نا صبح ہاں ہو رہی تھی نا تھوڑی تھوڑی مطلب صبح سے بیچ بیچ ہو رہی تھی ابھی تک تھوڑی مطلب نہ کے برابر آپ ایسے مانو کہ نہیں ہو رہی تھی
ماشاءاللہ اچھا ٹھیک وہ بہت اعلی ہاں اللہ کا کرنا کچھ اور ہی ہوتا ہے
ہوں
تو یہ بات تو سچ ہے
تم کہہ رہی تھی ہو سیلاب آئے گا سیلاب
سب بول رہے ہیں جسٹ فورٹی ایٹھ آورس کروشل ہے لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ جو اللہ چا جانتا ہے وہ انسان نہیں جانتے ہاں اب یہ مشینس کے ذریعے بول تے ہیں کہ پاسبلٹیز ہے
یہ بھی تو کہہ رہے یہ کہاں کہہ رہے کہ ہو جائے گی
یہ کہتے ہیں پاسبلٹیز ہے لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں وہ پھر اسی بات کو مطلب سچ مانتے ہیں اور کہتے اور وہی پھر ہوتا بھی ہے کیونکہ ہم بھی اپنی رائے اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی وہی کرتا ہے جو ہم سوچتے ہیں ورنہ اگر ہم تک دعا رکھتے اگر ہم اللہ تک رکھتے کہ نہیں جو ہوگا اللہ کے رضا سے ہوگا اور بہتر ہی ہوگا تو یقینا آئی ب وہ جو ہے نہ وہ بلا وہ ٹل جاتی ہے
وہ تو ہے اللہ کے ساتھ رہیں گے تو یقینی طور سے اچھا ہی ہوگا
ہاں وہی بات میں کہہ رہی ہوں تو یہ تو کامن ہے نا
جب میں نے کال کی تھی نا صبح شاید تم نے اٹھائی نہیں
نہیں میں نے کٹدی
کیوں
میں صبح سے لگی پڑی تھی اسی میں
دیکھا مجھے پتا تھا
کال ہے یہ صبح سے
کتنی
سیونٹینت
خدا یا رحم
ہاں تو
کیا ہو رہا ہے یہ
کیوں کیا ہوگا
اور کیا سیونٹینتھ کال
ہاں
میرے ساتھ ایک کال بھی نہیں
ایک ہے نا سیونٹینت آپ ہی کی ہے آپ کو گیا اب اچھے تو بس اس کے بعد آپ کو میری ر میری رسیو کرنی ہاں جب کرو گے تب آپ نہیں کرو گے یہ مجھے پتا ہے
کیوں نہیں کروں گا میں کیوں نہیں کروں گا ریسیو وہ نمبر دیا سر کو جو میں نے کل بنایا آئی ڈی
ہاں ہاں وہ میں نے دیا سر کو
ٹھیک ہے ابھی آئے ہ ہو ٹیکساس پہ
نہ نہ نہ نہ ابھی نہیں آئے ابھی مجھے میں نے کچھ کا مانگا تھا نا کل
کیا مانگا تھا مجھے کہاں پتا ہے
یہی نا نامبر
نہاں مرکے دوں گا میں
کب
دیکھتا ہوں
دیکھتا ہوں کا کوئی جواب ہوتا ہے یہ کوئی جواب ہوں ٹھیک ہے پھر دے دینا یاد سے دھیان سے
دے دیں گے کوئی ٹینشن نہیں
ہاں
پھر مجھے کتنا ملے گا
کچھ بھی نہیں وہ کشمیری پتا ہے کیا بولتے ہیں نا ک کر کشمیری میں بولتے ہیں نا ککر وہی ملے گی
یہ غلط بات ہے نا
دیکھو خدا کی قسم تم اب لوٹ رہے ہو
کیا میں نے کیا لوٹا تم سے کیا لوٹا
کل پہلے دو سو پھر بولا اس میں سے بھی دو سو نکالوں گا اب بول رہے ہو اور دو سو
میں نے بولا کتنا میں نے کہاں بولے دو سو میں زیادہ ہی مانگ لی میں نے بولا کتنا دو گے ہوں
خدا کے قسم
ہوں
ہوں
تین سو
مرے جاؤ کئی کھانا کھا جاؤ
میں نے کھایا کھانا کھانا تو کھایا میں نے آج تھی گوشت تھا
ہوں یہ پیٹ اور نکل جائے گا موٹا موٹا پیٹ اچھا
اور تھا پیاز کی چٹنی
مجھے آج ٹکی کے ساتھ کھانا کھانا ہے جی
اور اور تھا مٹر اور پنیر
ہوں
ٹماٹر پنیر
مجھے آج وں مجھے آج مرچی ٹکی کے ساتھ کھانا کھانا ہے
کھاؤ اس میں کیا ہے
کھاؤں گی نا ابھی
تو کھاؤ نا کس نے روکا
ارے کسی نے نہیں روکا ابھی جب کھانا دیں گے تو کھاؤں گی مزہ آئے گا اس میں مزہ
ہوں مزہ آئے گا
ہاں
مرچی میں یچ تھوڑی مزہ ہے
بہت مزہ ہے
تیکھا تیکھا پپا لال لال
اور سناؤ
بس ٹھیک
حمزہ مجھے آپ کو پتا ہے حمزہ آج مجھے پانچ منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے اللہ کی قسم پتا نہیں کیا ہوا اس کو میرے ساتھ
اب اچھا ہی ہوا نا
کہاں اچھا میں تو جب صبح نکلتا ہوں تو اس کو میں مطلب چھپ چھپ کے نکلتا ہوں میں کہتا ہوں اس کو فلک جان ماہی جان کو اس کو اوپر لے جاؤ گاڑی دکھاؤ اور جب میں نکلتا ہوں پھر وہ کال کرتے یہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو
ہاں بچہ ہے عادت لگ گئی اب
پانچ منٹ کیا مطلب میں باتھ روم بھی نہیں جا سکتا جوں ہی میں اٹھتا ہوں تو وہ چ روتا ہے بابا بابا فلک جان کہہ رہی اس کو یا ماہی جان بابا میرا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہے بابا میرا ہے وہ کتنا روتا ہے اور آ کے بال نوچتا ہوں ان کے
ہاں بولو پ ہوور تل جے کوول ملہ کرنی گئی
کیا ہیلو
وہ لوگ گھر نہیں گئے
جائیں گے نا دو تین دن کے بعد
اچھا
ہوں
ہمم اور
تم سنو
بس ٹھیک
اور
بس جی
اگر تم نے کال اٹھائی ہوتی ایک بجے تو دس پانچ کالز شاید چھ کالز ہو سکتے تھے
مجھے نماز پڑھنی
ہاں وہ تو پڑھنی ہے پانچ تو ہو سکتی تھی نا
کوئی بات نہیں ہو جائیں گی بعد میں آپ آتے ہو نا پھر کام پہ بعد رستے پہ
میں کام سے پہ نکل جب نکلوں گا نا میں ایئر فون لگا کے بات کروں گا آرام سے چلوں گا ش ور نہیں آئے گا پھر
اچھا بابا ٹھیک ہے تبھی کر لینا پہلے مجھے اچ مہندی لگوانی ہے مجھے وہ نہ
پھر
ایسے ہی موڈ بن گیا مہندی آرٹسٹ کو بلایا نہیں نہیں ابھی نہیں جانا ہے ابھی ٹائم ہے
مہندی آرٹسٹ میں لگاتا نا مجھے پیسے دیتے
تم کل سے وہ باتیں کرنے لگے نا جن سے انسان سوچنے سوچنے میں پڑ جاتا ہے
کیوں ہوں میں نے کیا کہا کتنا کتنا لے گی وہ
میں اسے دوسو دوں گی
نہیں ریٹ تو فکس ہوگی نا اس کی
ارے وہ یہ ہے الحمد للہ الحمد للہ سنگم کا پانی نیچے ہو گیا ہے رام شیبا کا اوپر ہو گیا ہے اب وہ بھی دھیرے دھیرے چلا جائے گا تو اشم میں پاننی بڑھ رہا ہے سنگم میں تری پوائنٹ سیونٹی ون فیٹ ہے یعنی یہ بہت کم
بارش شروع بارش شروع ہو گئی
مطلب
مطلب بارش ہو رہی ہے ابھی
کتنی
ٹھیک ٹھاک
زیادہ تیز
تیز نہیں تیز ڈیمیج نہیں کرتے جو یہ گر رہی ہے نا آرام سے یہ ڈیمیج کرتی ہے
ہاں وہ بات تو ہے اب کوئی بات نہیں ہو جائے گی بند کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے نا سب ٹھیک ہو جائگا ابھی اوپر پانی کم ہو
چلو کوئی نہیں اور
بس ٹھیک چلو پھر آپ کام پہ لگ جاؤ میں کھانا کھاتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ نہیں نہیں کھانا سامنے ہے خدا کی قسم کھانا کھانا سامنے ہے نا میں ان کو کیا بولوں
میں کارخانہ پہ پہنچ جاؤں گا تب تک یہ غلط بات ہے نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا
خد ہ حلا نہیں نہیں اٹھائے گی کال کر